ہلو
اللام و ععلیکم
سلام
ے ہیں آپریت سے اور فرمائی آپ کیا کر رہے تھے
ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بھی سب خیریت سےحی ہے
ہم بھی یہی دعا کریں گے سب کہ رہی ہے صحیح ہو کسی کو بھی کوئی بھی چیز کی تکلیف نہ ہو
یہ تو بڑا عمدہ فرمایا آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور فرمائیے کیا کر رہی تھھی آپ
ہاں ہمارا ناشتہ وغیرہ ہوتے ہم تو بیٹھے ہی گ اس دن کھانے بنانے کی تیاری چل رہی ہے آپ بتائیے آپ کا ناشہ وغیرہ ہو گیا
جی ہمارا بھی ناشتہ وغیرہ ہو گیا سوچ رہے ب اس گرمی میں کیا ہی بنا ہے تو دال چاول یا کھچڑی کچھ بنا دیں گے ہلکا پلکا سا
باپ جی بول رہ میں تو کچھ ہلکا پھلکا ہی کھانے کا من کرتا اور پھر والوں کو جوس وغیرہ پانی وغیرہ بھی پینے کا من کرتا ہے تیل والی چیزیں کھے کا بھی اتنا اچھا
ا تو صحی کہا آپ نے پہلے ہمارے گھر میں بھی شام کو چائے بنتی تھی آج کل ہمارے گھر میں بھی ہماری آپ ہی صرف شکنجی بناتی ہیں تاکہ صرف مطلب تھوڑی ٹھنڈک ملے راحت ملے اتنی گرمی سے
بالکل صحی فرمؤ دو جیا جیسے دو ہے مط گئیوں میں سب سے زیادہ فائدہ کرتا ہے اور سب لوگ پیتے ہی ہیں
جی بڑے چھوٹے سب کو پسند ہی آتا ہے شیکل جی
بالکل آج کل تو بڑے چھوٹوں کو سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ رہنا پسند آپ
یہ تو صحیح فرمایا آپ نے ہماری خالہ کے بچے پورا دن اس سے موبائل لے کے پڑے رہتے ہیں ان کو نہیں پتا کیا کیا مل جاتا ہے جب ہم اس عمر کے تھے تو ہمیں تو پتا بھی نہیں ہوا کرتا تھا اتنی ساری چیزیں ہوتی بھی ہیں گھر
بل ص فوا رہے آ اتنے چھوٹے بچوں کو فون کی نالج کافی زیادہ ہی پہلے سے ہی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہی مطلب پہلے سے سیکھ کر آئے ہم جب اتنے عمر میں تھے تو ہم کو تو فون وغیرہ بالکل چلانا بھی نہیں آتا تھا پتا بھی نہیں تھا آج کل فون میں بچے جو چھوٹے بچے رہتے وہی فون میں دیکھ کے کھانا کھائیں گے اور امی وغیرہ کام پر ہے تو جب بچے د کرتے ہیں تو امی ان کو فون دیتی
یہ تو بالکل صحی فرمایا آپ نے
یہ سب تو بڑی گ بات ہوتی ہے کہیں کئی اس چیز پہ تو عادت امی لوگ بھی خراب کر دیتے ہیں بچے لوگوں کو
کہ سوشل میڈیا کا اگر دیکھا جائے فائدے ہیں مطلب دور دور بیٹھے رشتے داروں سے بات کیا جا سکتا ہے دوستوں سے بات کیا جا سکتا ہے یا ایسے لوگوں سے بھی بات سکتے ج سے ہم سالوں سے نہ ملے ہو اور اس کا ایک طرف نقصان بھی بہت ہے
بک تو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہوتا ہے تو اس کا نقصان اور فائدہ دونوں ہوتا ہے اب لوگ کے اوپر رہتا ہے کہ نقصان کو دیکھنا ہے کہ فائدوں کو دیکھنا ہے کئی بچے دیکھو ا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے فون وغیرہ چلاتے ہیں ان کے لیے نقصان ہی ن ان ہے اتنے چھوٹے سی عمر میں ان کا دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ وغیرہ بھی ہو گئے
یہ تو صحی کہا آپ نے مطلب پورا دن صرف ریل بناتے رہتے ہیں مستی کرتے رہتے ہیں ان کا آئی کیو لیول بھی بڑا کم ہو جاتا ان ساری چیزوں
بالکل جی فرما رہے یہاں آج کل کا بچہ دیکھا جائے تو فون وغیرہ میں ہی لگے پڑے رہتے ہیں دن بھر فون ہی چلاتے رہتے دن بھر مطلب کہ پتا نہیں کیا دھتے ہیں کوئی چلو دیکھتے چلو فون و چلا میرا کچھ سیکھنے کی چیزیں سیکھ رہا ہے تو ایک طرف دیکھا جائے تو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے کچھ سیکھ رہا ہے بچ اچھا اب وہ اس ٹائم پر چھوڑ کے بچے لوگ ایل وغیرہ پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں وہ چیز ان کو سمجھ میں آئے یا نہ پھر بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں پت نہیں کیا مزہ ملتا ہے ان کو
یہ تو صحیح کہا آپ نے کہ اور ہم نے تو ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک مطلب فلاوسفر بول رہے تھے کہ ریل وغیرہ دیکھنے کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے ہمارا آئی کییو پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور پھر ہمیں جو چیز لمبےمے تک یاد رہنی ہمیں بہت چیزیں بھولنے لگتے ہیں
بالکل یہ چیز تو بالکل صحی گرما رہی ہے آج کل کے بچوں لوگوں کو نا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کل پرسوں کی چیزیں بھی جلدی یاد نہیں رہتی تورت بھول جاتے ہیں
جی مطلب جو یاد رہنا چاہیے وہ بالکل یاد نہیں رہتا ہے اور ایے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھ کے صرف وہی ساری چیزیں یاد رہتی ہیں وہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں ان کے دماغ میں
بالکل م تک نہیں یاد رہتا کہ ہم نے کل کھانے میں کیا کھ کھایا تھا اس کے لیے بھی بڑا سوچ سوچنا پڑتا ہے کہ کل کھانے میں کیا کھایا تھا ہم نے پھر وہ بھی آدمی آتا ہے فون وہ دیکا جائے تو ایک طرف بہت اچھا اچھیی بات ہے ابھی فون وغیرہ ہے جا یہ چیزیں آسان ہو گئی ہے ہم ہر چیز آن لائن بیٹھے گھر پر منگا سکتے ہیں
جی وہی تو فون کا کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے سوشل میڈیا کا کہ سوشل میڈیا پہ نا جیسے مطلب باہر دیش میں ایک ایج لمٹ ہے کہ بچوں کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہوتا وغیرہ نہیں ہوتا وہ ساری چیزیں ہمارے انڈیا میں بھی ہونی چاہیے
بالکل صحی فرما رہےی ہیں آپ
ج
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اب ہم نے بھی جو دیکھا تھا ہم کالج کے
ہاں
ہ ہلو
ہلو جی فرمائیے ہ جی آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا جب ہم چھوٹے تھے تبھی بھی ہاں لیکن ہم اتنا نہیں چلائے تھے کہ ہمارے آدت لگ جائے ان ساری چیزوں کی یا ان ساری چیزوں سے ہم اپنا پورا پورا دن ڈہال دیں آج کل کے بچوں کو تو صرف یہی ساری شوق آ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں کچھ پوسٹ کرنا ہے
ب بال
جی آپ کی آواز نہیں آ رہی یار
ارے اب آواز وہی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا ایک طرف دیکھا جائے اچھی ہے اور خراب یہ ہے
جی مب ب دیکھا جائے تو آج کل کتنے سارے تھریٹڈ نوٹس بڑھ چکے ہیںط ک سارے کیسز آ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا ج جیسے لوگ تھریٹن ہوتے ہیں ٹرول ہوتے ہیں
یکے ب ا سوچنا چاہیے کہ کب بچوں کو فون دینا ہے کب نہیں للا ہے
اور پہلی بات تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے سوشل میڈیا کی طرف تو نہیں جا رہے کیونکہ سوشل میڈیا ابھی ابھی سے ان کو دینا بہت اچھی بات نہیں ہے کیوںکہ وہ اگر وہ ساری چیزوں سے مطلب پرباوت ہو جائیں گے تو وہ اپنے پڑھائی لکھائی پہ دھیان نہیں دیں گے
بالکل صحیح کر لوں گے آج کل تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے شوشت چھٹے بچےووں کا سوشل میڈی پر اکانٹ بھی رہتا ا کہ امی کو پتا بھی نہیں رہتا ہے
ہماری سوسائٹی میں بھی کتنی لڑکیا ہیں جو اپنے کئی ساری سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ چلا رہی بٹ پر ان کی امیوں کو ان کے والدوں کو خبر تک نہیں
بالکل غلط بات ہے ہمارے ملک میں بھی ایسی چیزیں لاگو کرنی چاہیے کہ عمر کے حساب سے اکاؤنٹ وغیرہ بنانا چاہیے
جی اور ہم تو کہہ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں آدھار کارڈ جیسا ہماری ہے نا پہچان وہ ساری چیزوں سے لنک ہونا چاہی کیونکہ آج کل کے بچے اتنے وہ ہے نا کہ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے وہ لط عمر بھی ڈال دیں گے
بالکل یہ چیز تو بالکل سچ نہیں ہے آج کل کا یوگ بھی د کتنا خراب بھی ہو گیا ہے سوشل میڈیا وغیرہ سے دیکھ دیتے بچے لوگ پت نہیں کیا کیا چیزیں سیکھ بھی لیتے جو بہت غلط رہتا ہے
یہ تو صحیح فرمایا آپ نے غلط چیزیں بہت جلدی سیکھی جا سکتی ہے بچوں کے دوارا آج کل
پے دیکا جائے تو پانچ سال پہے وہ پبجی وغیرہ کا کچھ چل رہا تھا تو کوئی بچے سسائڈ وغیرہ بھی کر رہے تھے کہ گیم والے نے بولا ہے کی پرس سے کودنا ہے تو یہ لوگ کود بھی جاتے تھے
یہ تو صحیح کہا آپ نے وہ بلو ویل کر کہ جب ہم سیونتھ یا سکسھ میں تھے تب یہ گیم آیا تھا اور نے نے کئی نیوز سنی تھی اس کے لیے
تے اب اب چیز کو بیل کر دی ہے اور یہ چیز کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے ایک ایج ہونے چاہ ایک عمر ب چاہیے تھے تاکہ بچے یہ دلد پرباوت اتنا ہو تو ان سے پڑھائی وغیرہ کاہ بھی کافی دھیان نہیں ہو پاتا ہے پڑھائی وغیرہ سے تو دھیان ہی اٹھ جاتا کبھی کبھی دین بان کو فون ہی ملا کر رہا تھ
اور آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے سارے چکروں کے پڑ گئے جو ہمیں ہم ابھی اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی ہم نے کبھی نہیں سوچی ہوگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چلتے ان کو انسٹاگرام پہ اسنپ چیٹ پہ اور بھی کئی پلیٹ فارمس پہ کوئی بھی میسج کر تو وہ ریپلائی بھی دے دیتے
بالکل یہ سب تو اور ہی غلط بات ہے ہم جس کو نہیں جانتے ان کو تو یہ سب میسج وغیرہ کرنا ہی نہیں چاہیے فراڈ وغیرہ بھی تو کتنے ہی ہوتے ہیں آج کے زمانے میں کچ غلط کام ہو جاتا ہے کوئی غط چیز ہوتا ہے یہ سب ہمیں دھیان رکھنا چاہیے
یہ تو صحی فرمایا آپ نے کہ ہمیں ہی لط چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہیے چیے اگر ہم ہی دھیان نہیں رکھے دے تو بچے تو لط رستے پہ جائیں گے ہی
ب چھوڑ کے یا فون وغیرہ میں لگ جاتے ہیں پھر ان کے امی بھی کچھ نہیں بولتے ہم کو ایک بات سے زیادہ ہی غصہ آتا ہے ابھی تو اسکول سے آئے ہیں تھوڑا فون چلانے دو خود سامنے سے ہی بولتے ہیں خود سامنے سے ہی بولتے ہیں تو بچے بھی ان اور پہنچتا موٹیویٹ مل جاتا ہے کہ ہماری امیاں تو خود ہی بول رہی ہے
صی تو صحیح کہا آپ نے اور پھر کل کو اگر وہ روکیں گی تو پھر وہ بولیں گے بچے کی آپ نے یہ تو دیا تھا پھر ان کے پاس کچھ کہنے کو رہ نہیں جائے گا
بالکل گھر سے ہی سدار کریں گے تو بہت ہییز سدھار بھی ہو سکتی ہے اسکول وغیرہ میں بھی اس کے بارے میں پڑھانا لکھانا جانکاری دینا چاہیے تو آج کل فراڈ وغیرہ کتنا ہوتا ہے سوشل میڈیا وغیرہ سے اور چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کو تو آ پت ہی نہیں ہوتا ہے
جائے گا وہ آرام سے دے دیں گے ان کو تھوڑی پتتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے کیا ماں باپ کے اکاؤنٹس پہ یا کیا مطلب بینک اکاؤنٹس وغیرہ پہ بھی پربھاؤ پڑ سکتا ہے
یہکل صح یہ سب کا مطلب دھیان رکھ چاہیے سوشل میڈیا ایک طرف د دیکھا جائے تو اچھا بھی اور ایک طرف بیک دا جائے تو خراب بھی ہے تو ہمیں دونوں کو بھی دیکھنا چاہیے
جی ہم تو اپنی کھالہ ان کے بچوں کو بھی سمجھائیں گے کہ مطلب ہماری خالہ کو ہی سمجھا سکتے ہیں ہم تو کہ اپنے بچوں کو ابھی سے آپ سنبھال لیجیے کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں اور ہماری خالہ بھی جب کام میں رہتی ہے تو ان کو صرف فون دے دیتی ہے آرام سے
م چپ بلت کررتے پ بات کر کے ہم کو بہت اچھا لگا کہ ابھی یہ سب چیزوں کے لیے جانکار ہے اب بھی یہ سب چیزیں سمجھتی ہے
چلیے خدا حافظ
خداب